ہلو ولیکم رحمۃ اللہ
جی وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہو
جی ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے آپ کہ امی ابو آپ کیسے وہ سب کہہ رہی ہے
ہاں میں بھی کہہ رہیت ہوں گھر پہ بھی سبھی اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہت ہیں تو آپ بتائے آپ کے گھر پہ آپ کے امی جان ابو جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی بالکل سب اللہ کی کہہریےت تھے سب ٹھیک ہیں
چلیے جی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا کھایا
جی بالکل کھانا کھایا آپ کا کھانا کھو گیا
ہاں میرا بھی کھانا ابھی ابھی ہو گیا تو ابھی بیٹھا ہی تھا ایسے ہی سوچ رہا تھا بےیکاری تھا تو آپ اوپر سے آپ کا کال آیا میں نے سنی چلیے آپ سے ہی بات کر کے کوچھ جانکاری حاصل کر لیں
جی بالکل ٹھیک سوچا آپ نے
ہاں ہاں
ہ ہمک آتی کہ دیکھو ا موسم کے بارے میں دیکھو موسم نہ اب کتنا سہانا ہے
ہاں ہاں بہت ہی اچھی بات کہ ہے آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک ہے تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں
جی ہوں بہت اچھا موسم ہے ہمارے یہاں تو بارش ہوئی ہے مطلب آج تو نہیں ہوئی دو دن پہلے ہوئی تھی اس وجہ سے موسم اچھا ہے گرمی ہے نہیں اتنی تز کہ بہت زیادہ گرمی وہ موسم اتنا اچھا ہے کہ روزانہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جیسے چھت پہ گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے بارش نہیں تھی تو اس سے پہلے تو باہر نکلا بھی نہیں جاتا تھا اور بڑی گرمی تھی اتنی گرمی تھی بہت زیادہ تھی جیسے بارش ہوئی اس اس کے بعد میں موسم اچانک سے چینج ہو گیا سب کچھ اچھا نہیں لگ ل ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں بارش ہوئی اور کیسا موسم ہے آپ کو کیسا موسم چلتا ہے
اگر ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو موسم ہماری روز کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہر دن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے موسم دیکھتے ہیں اگر دھوپ ہو تو ہلک کپڑے پہنتے ہیں اگر سردی ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں اگر بارش ہو تو مطب کی چھتری یا رین کوٹ کے سہارے نکلتے ہیں اس لیے موسم ہمارے روز کا فاصلوں کو اثر پڑتا ہے فاصلوں پر اثر پڑتا ہے تو موسم ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا کبھی دھوپ ہوتی ہے کبھی باتل کبھی بادل چھائے جاتے ہیں تو کبھی تیز ہوائیں چلتی ہے اور کبھی بارش ہوتی ہے کبھی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی گرمی بہت بہت ہی زیادہ ہو سکتی ہے جیسے کہ آج ہے یہ تب تبدیلیاں قدرت کا ایک حصہ ہے تو ہر ملک میں مختلف موسم ہوتے ہیں جیسے گرمی سردی برسات اور باہر ہر موسم کی اپنی الگ خوبصورتی ہوتی ہے جیسا ابھی ابھی آپ نے کہا تو باہر کا موسم ہے پھول کھلتے ہیں اور درخت ہرے برے ہو جاتے ہیں برسات میں زمین تیز ہو جاتی ہے اور فصلیں بہتر ہوتی ہے سردی میں لوگ گرم چائے اور سوپ پینا پسند کرتے ہیں تو گرمی میں لوگ مطلب کہ ٹھنڈی چیزے اور زیادہ ٹھنڈا پانی آئس کریم کھانا پسند کرتے ہیں ہے نا
جی بالکل ٹھیک فرمایا تو اسی پرکار جیسے کہ موسم چینج ہوتا ہے اسی حساب سے انسان بھی اس حساب سے چینج ہوتا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ جیسا جیسا موسم ہوگا لوگا اسی حساب سے باہر جائیں گے اپنا کام کریں گے ویسے رہیں گے جیسے کپڑے پہنیں گے جیسے کہ گرمی ہے تو گرم اس ٹھنڈی ایس اور سردی ہے تو کچھ اور مطلب
ہاں ہاں
سب ہاتھ پانا مطلب جو کچھ ہوتا ہے موسم کے حساب سے ہوتا ہے پھر ایک بات یہ بھی ہوتی یہ دیکھو سارے موسم سب ویکتی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے انسانوں کے لیے پشووں کے لیے ویکتیوں کے لیے ہر موسم کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دیکھو سردی کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھنڈ ٹنڈ نہیں ہوگی تو دیکھو جو گیہوں ہے جو کھیت میں کسان کرتے ہیں وہ سب ان کو اینرجی نہیں مل لے گی تو وہ نہیں ہوگا اور دیکھو دھوپ نہیں ہوگی تبتی دھوپ نہیں ہوگی تو اس میں بھی مطلب کھیتی ایسے ہی جائے گی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے دھوپ نہیں ہوگی تو ہر چیز کے پروابلم آئے گئے
اگر میں اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہ کہ مطلب کہ موسم کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا تو بلکہ جانوروں اور پودوں پر بھی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے پودوں کو پانی ملتا ہے اور کھیتوں میں فصلیں اگ ہے کسان اچھے موسم کے انتظار کرتے ہیں کیونکہ ان کی محنت کا مطلب کہ دار و مدار موسم پر ٹکا ہوتا ہے تو اگر موسم بہت خراب ہو جائے تو زندگی مشکل ہو سکتی ہے تیز باریش سے سیلاب آ سکتا ہے مطلب کہ گرمی سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو تیز ہوا اور مطلب کہ آندھی سے درخت گر سکتے ہیں اور بجلی کے نظام متاثر ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں موسم کی معلومات حاصل کرنی چاہے اور احتیاط کرنا چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کل موسم میں بہت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب کیا میں کش کشمیر میں رہتا ہوں تو میں بہت سی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں ہر دن یا تو زیادہ گرمی ہوتی ہے یا تو بارش ہوتی ہوتی ہے یا تو بادلوں کا موسم ہوتا ہے تو اس کی مطلب کہ بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے درخت کی مطلب کی کٹائی دائیں اور آلودگی کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس سے کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی
جی بالکل بالکل ٹھیک ہے تو مطلب انسان کو بھی دیکھو کسی کو تو ٹھنڈ پسند ہوتی ہے کسی کو گرمی پسند چند ہوتی ہے کسی کو بارش موسم پسند ہوتا ہے کسی کا مطب وہ موسم پسند ہوتا ہے جس میں گرمی نہیں ہو جاتا دھوپ بھی نہیں ٹھڈ تو مطلب کیا ہم ہم یہ فرمائیں گے کہ آپ کو کون سا موسم پسند ہے بھائی
ہاں مجھے باہر کا موسم مجھے باہر کا موسم زیادہ پسند ہے
جی بالکل مجھے
ہاں جس میں پیڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں جس میں پیڑ ہرے بھرے ہوتے ہیں ہماری سرزمین بھی ہری بھری ہوتی ہے مطلب کہ گار گارڈن ہرے بھرے ہوتے ہیں مجھے پھول کھلتے ہیں مجھے وہی والا موسم زیادہ پسند ہے
جی جی مطلب یہ آپ کا نہیں ہر انسان کی مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگ وا کوئی بھی ہو سہانا موسم پسند زیادہ کرتے ہیں اس کو زیادہ بیٹر فیل کرتے ہیں اس لیے اس موسم کو سکون بھرا ہوتا ہے اس میں تازگی ہوتی ہے اس میں نہا دل چھونے والی جیسی بات
ہاں ہاں آپ کو پتہ ہے مجھے یہ ملا کہ ہر اب مجھے باہر کا موسم کیوں پسند ہے کیونکہ اب ابھی ابھی میں نے بتایا میں کشمیر میں رہتا ہوں تو ہم گھومنے جاتے ہیں پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ تازی تازی فریش مطلب کہ آکسیجن لیتے ہیں تو مطلب کہ بہت سے ایسے ایسے بھی پیڑ ہے جو مطلب کہ خوشگوار ہوتے ہیں تو بہت ہی سکون ملتا ہے وہاں پہ تو جہاں پہ پہاڑوں پہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں وہاں پہ یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ اسمارٹ فون اس کچھ کام نہیں کرتا صرف ہم ہوتے ہیں تو اب مطلب کہ اپنے ہی من میں باتیں سجاتے ہیں تو کتنا بہت ہیی زیادہ مزہ آتا ہے
جی جی بالکل تو مطلب آپ وہاں کی ہو تو مطلب آپ کو تو ک زیادہ ہی اچھا لگتا ہوگا جیسے کہ لوگ وہ گھومنے جات ہیں ہیں تو مطلب ایسی جگہ چوز کرتے ہیں جیسے کہ ٹھنڈا موسم ہو پہاڑ ہو بارش ہو جھرنا ہو مطلب یہ ساری چیز پسند کر کے گھومنے جاتے ہیں اور ایک بات سوچ کے دیکھو جن پاس کے جن لوگ باگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ قدرتی ہوتی ہیں جیسے ان کا وہاں پہ رہنا ہے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہو ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہوا وہ تو اور ہی اچھے سے اس کو اس موسم کے اچھے سے مزے رہتے ہوں گے بہت اچھے سے رہتے ہوں گے تو مطلب یہ ہے دیکھو موسم کوئی سا بھی ہو ہر موسم کی ضرورت ہوتی ہے دھوپ ہو کوئی بھی ہو پر انسان نہ سہانا موسم زیادہ پسند کرتا ہے سہانے موسم کی تو دیکھو بات ہی الگ ہوتی ہے گھومنے جانا کہیں بھی جانا اچھے سے بیٹھ کے بات کرنا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مطلب اچھے اچھے خیال آنا دماغ میں موسم کے حساب سے بھی اورب جیس گرمی ہوگی تو لوگ گرمی میں ادھر ادھر پریشان ہوں گے چڑ چڑے ہوں گے تھوڑیارے یار گرمی ہے ہمیں یہ سارا کام چھوٹ رہا ہے ہم باہر کیسے جائیں نکل نہیں پا رہے یہ پرابلمس آ رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لائٹ نہ آنے پر بھی پروبلمس ہو مطلب سہانا موسم ہو اس کی تو کوئی بات ہی مت بوھ وہ بہت اچھا اچھا موسم ہوتا ہے ہاں سب اسی کو پسند کرتا
اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں کہ ہوں ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے پانی اور بجلی ضائع نہیں کرنا چاہیے پلاسٹک کا کام استعمال کرنا چاہے اور صفائی کا خیال رکھنا چاہے اگر ہم یہ سب مل کے محنت کریں تو موسم اور ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں موسم کے مطابق اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے گرمی میں زیادہ پانی پینا چاہیے اور دپ سے بچنا چاہیے سردی میں گرم کپڑے پہننے چاہیے تو کیا ہوتا کہ سردی میں گرم کپڑے پہننے چاہیے تو برسات میں صاف پانی پینا چاہیے نا تو اس سے کیا ہےتے جب ہم صاف پانی پیتے تو ہمارے اندرونی جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی سوستھ رہتے ہیں ہم مطلب کہ انرجی ہم طاقتی فیل کرتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ موسم اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اپنا ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اگر ہم قدرت کا خیال رکھیں گے تو قدرت بھی ہمارا خیال رکھے گ
جی جی بالکل ی کرمایا آپ نے تو مطلب ہم بھی ہم بھی ایسے مطلب موسم ہمارے یہاں بہت اچھا چاہے بارش ہوئی ہے دو دن پہلے تو دو دن سے اس کے بعد میں تو اتنی گرمی نہیں ہے موسم اچھا ہے ہم ابھی چھت پہ سے گھوم رہے ہوئے ہیںاں تو مطلب ا موسم کا مزے لینے چاہیے کوئی سا بھی ہو پتا ہے تو میں اس سے آگے تو مطلب پہلے بہت گرمی تھی اس بارش کے لیے لوگ بے چین ہو رہے تھے کہ دیکھو بارش ہو ہم باہر جائیں گھومنے جائیں بارش کب ہوگی ہمارا کھیتی پہ مطلب کیسے ہوگا کیا ہوگا مطلب اگر بارش کی ضرورت ہے اب جو موسم ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی موسم سردی کا ہوتا ہے بارش کا ہوتا اس ٹائم جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے پھر بارش نہ ہو تو دیکو کسان ہو لوگ ہو سب ایسے اداس ہو جاتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں
ہاں تو مطلب کہ موسم ہمارے مزاج پر بھی ایسا کرتا ہے اچھا موسم انسانوں کو خوش اور تازہ محسوس کرواتا ہے صاف ہوا اور دکھ صحت کے لیے فائدے مند ہوتی ہے ہمیں ہر موسم کا مطابق اپنی مطلب کہ روزمرہ کی کی عادتیں بدلنی چاہیے بچوں اور بزرگوں کو حالکہ سخت گرمی اور سخت سردی سے بچانا بہت ضروری ہے موسم کی درست معلومات حاصل کر کے ہمیں مطلب کہ ہم مطلب کہ احتیاط کر سکتے نقصانات سے بچ سکتے ہیں اس لیے ہمیں موسم کی اہمیت کو س سمجھنا چاہے اور ہمیشہ قدرت کی مطلب کہ حفاظت کرنی چاہیے تو اگر ہم دونوں نے بات کی ہمیں چاہی کہ ان باتوں کو آگے پہنچ جائے بہت سے لوگوں کو بتا ہے بہت سے لوگوں کو بچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے وہ بھی اس پہ گغورو عمل کر سکے تو آپ سے بات کہ بہت ہی اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے گلواروں کا خیال رکھھیے گا اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ اللہ حافظ